ہاں ہلو
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
بس چل رہے ہیں اور کیا کریں
اور پیا اپنے چائے
ہاں پی میں نے چائے وائے
باہر کتنا کوڑا جما ہوا ہے بارش کی وجہ سے
کہاں جما ہوا ہے کوڑا
ہمارے گھر سے
نہیں پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے ہمیں مت باہر کا کچھ دیکھتا ہے یہاں سے تو سڑکیں وڑکے دیکھتی نہیں آس پاس یہاں سا آتی ہے
ٹھیک اور آپ کے پاس کون کون سی سبزی ہے باغ میں
ہم کہاں سبزی اگاتے ہیں کوئی کون کرے گا کہی کچن گارڈن ہم نے بنایا ہی نہیں اس سال
بنانا تھا نا
پتہ نہیں اب مجھے تو شوق ہے نہیں گارڈننگ کا اب جس دن مجھے شوق آ جائے گا گارڈننگ کا اس دن کر لوں گی میں
یہی ٹھیک
ہاں اور بتا
اور کیا
بس تم بتاؤ کچھ
اور مجھے لگتا ہے بول رہے ہیں اس کو سہلاب آئے گا
اب کیا کریں گے کیا ہو گیا تمہیں سیلاب سیلاب
مجھے بہت ڈر لگتا ہے سیلاب سے
کھڑکیاں آج کھڑکیا وڑکیا صاف ہو گئی ہے
تم لوگ نہیں کرتے ہو
بھائی مطلب پوری نا پوری صاف ہوتی مطلب بچ باہر سے مت شیشا صاف کر سک
نہیں کام باہر کہاں سے کر سک تے اور جو مطلب وہ ہوتے ہے باہر والے وہ تو مشکل ہے
یے جو ڈیزائن والے شیشے بناتے ہیں نا یے مت صاف ہوتے ہیں پھر
نہیں یے مشکل ہے
آج ہی بارش آئی ہے نا بہت ویسے والی بارش پڑی تھی الگ وہ بہت تیز والی تو اس سے ساری کھڑکیاں وڑکیاں باہر سے صاف ہو گئی شیشا ویشا صاف ہو گیا گھرد میں باہر سے وہ ٹھیک ہو گیا اور بتا اور کیسی ہو تم
بس ہم رنگ کر رہے تھے نا گھر پے
اچھا
ہاں
کیوں خیریت ہے
ایسے ہی ہوتا ہے نا پھر خراب رنگ پھر کرنا پڑتا ہے
اچھا ٹھیک مجھے لگا پتہ نہیں خیریت ہے شفٹ کب کرو گے تو ادیبہ تم لوگ
پتہ نہیں جب پتہ نہیں ابھی کب ہوگا
ٹھیک اور بتاؤ تم
اور کیا ایسے پتہ نی ہوتا ہے نا مطلب انسان کو کب کیسے
پھر یے تو ہے نہیں اور بتاؤ کچھ خاص تازہ
اور تم نے دیکھا یہاں پے آج ہوا قتل میں جوتے بیچ رہے پانچ سو میں ہی
سب بیچ رہے ہیں پانچ سو میں
جوتے چپل
بھائی پتہ نہیں میں نے تو مجھے لگتا ہے ایک عرصہ ہو گیا میں نہ میں کپڑے خریدنے جاتی ہوں نہ میں جوتے خریدنے جاتی ہوں مجے جیسے شوق ہی نہیں ہے جیسے کسی چیز کا آج کچھ سیل وغیرہ ہے مجھے وہ ہے نا مجھے کوئی بندست ساتھ ہونا چاہیے میں اکیلا جانا مجھے پسند نہیں ہے اور ساتھ جانے کے لیے میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں اب میں خود بھی جاتی ہ لیکن اب پھر مجھے وہاں وہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز اٹھاتے لیکن اصل میں یے چیز سیکھنی چاہیے نا کہ کیلے جانا اکیلے لانا کپڑے واپڑے جو بھی لانا ہے ویسے ایسا بندہ ڈپینڈ رہتا ہے
مجھے ایک چیز نا اگر تو مجھے اکیے کہیں پے بھی چھوڑو گی نا مجھے فرق نہیں پڑتا
مطلب ہاں چھوڑنے کی تو بات الگ ہے لیکن میں اکیلے نہیں جا سکتی مطلب تم ابھی جیسے بول رہی ہو کہ وہاں کچھ سیل وغیرہ ہے کچھ مل رہا ہے وہاں وہاں جا سکتی ہو اکیلے
ہاں
میں نہیں جاؤں گی پریفر نہیں کروں گی پتا نہیں چلیے بھی مت جاؤں پتہ نہیں لیکن مجھے وہاں وہ گنا کہ جب میں کچ اٹھاؤ گی نا مجھ دوسرے کا ایٹ ہونا چاہی کی بولنے کے لیے یے اچھا لگ رہا ہے کی کیا اچھا لگ رہا ہے وسے پھر میں ینڈ میں اپنی ہی پسند کا اٹھاؤں گی لیکن پھر بھی سیکنڈ اوپینین کے لیے بندہ ہونا ہی چاہیے
ٹھیک آیا سمجھ مجھے
وہی اور کیا بتاؤں میں تمہیں ورنہ نزدیک ہے دریا بک دل آلد کے یہاں سے تو زیادہ ہی نزدیک ہے
ہمم تم آلیدی کے یہاں بھی جا سکتی ہو آلیدی کو بھی بول سکتی ہو اہلہ دی کو بھی بول سکتی ہو
ج ہاں بول نہیں کہاں
جا سکتی ہوں نا اہلادی کے یہاں
ارے کہاں آپ کہاں جاؤ گی وہاں
ہمم اور کیا وہ جس کے بچے آتے ہے نا پڑھنے میرے پاس وہ دو آلدی کے سات ہی پڑ تے تھے سائما اور سمایا
اچھا مطلب اب یے یے ان کا مائکا ہے مطلب
ہاں ایک کا سسرال ہے وہاں گوپال پورا میں چاڈورا دوسری کا ہے آلادی سائڈ سے
اچھا اچھا
ہاں
وہ ٹھیک ہے جو تم لوگ کی نیبر تھی جو آلادی کی دوست تھی جو نا بہت پتلی تھی
بسمہ
ہمم
ارے اس کا تو بیٹا بھی پیدا ہوا ہے
اچھا
اور کیا تمہیں نہیں پتہ ہے تمہیں پتہ ہے اور اور پتہ ہے تمہیں نارمل ڈیلیوری
اچھا ہے
اور تمہیں پتہ ہے اس کو پی سیوس ایس پی سی او ڈی ساری بیماریاں پھر بھی تک سارا
سچ میں
ورنہ ہم کیا بولتے ہیں مطلب کسی کو ایسے کتنا مشکل ہوتا ہے
ہمم
اس کو نارمل ڈللیوری ہو گئی ہے مطلب نارمل ڈیلیوری بھی کتنی وہ سموتھلی نہیں ہوتی کس کو تو نا عذاب وہ ہاسپٹل گئی ہے ودن فائیو سکس منٹس کو بےبی ہوا وہ فلموں میں کیس فلموں میں کیس سے ہوتا ویسے ہی
او مائی گاڈ
اس کو لیکن ایک چیز میں اس کو قسمت اچھی ہے
سب کی قسمت اچھی ہوتی ہے کسی کی قسمت خراب نہیں ہوتی
مطلب اس کو نا جلدی اور پتہ ہے وہ الگ رہتی ہے نا مطلب سسرال میں کے ساس سسر نے اس کے ہسبینڈ اور اس کو پتی اور اس کو الگ مکان دیا ہے
اچھا
مطلب وہ اکٹھے نہیں رہتے الگ الگ وہی اس حساب سے میں بول رہی ہوں
تو اس سسرال میں ادھر کیا کہتے ہیں اس کے پاس اور کوئی نہیں مطلب اس کے دیور ویور اور یا نندیں ونندیں
اسس کے ساس سسر نے سب کو الگ الگ مکان دیا ہے
اچھا ٹھیک اتے ہی الگ نکل بھائی جاؤ اپنے اپنے گھر میں رہو ہمارا سر مت کھاؤ یہاں پے
ہاں ہاں پھر اس کو بیٹا ہوا ہے
اچھا ٹھیک
مجھے لگا تمہیں پتہ ہو گا الادی نے بولا ہوگا
ارے نہیں ہم تو ملتے ہی نہیں ہیں اور اس کی تو بات ہی کیوں کرتے ہے تو مجھے ویسے ہی یاد آیا یے تم نے کہا نا عالیہ دی کی کوئی کلاس میٹس تھی اسی سے مجھے یاد آیا
ہاں
ہمم تبھی مجھے یے چیز آئی ذہن میں
جب اس کی شادی تھی تب تو الیہ نہیں تھی نا اس کی شادی پے اس کی شادی الیہ دیدی نہ تب سارا سنبھال رہے تھی
ہاں اچھا ہاں اسی نے شاید فوٹوز بھیجی تھی نا شاید اس کی شادی کی
ہاں
گروپ پے ہے ہاں مجھے پتہ ہے
اس نے نکل شادی کے دن رویا ہے ایک تو اسنے لوومیریج کی شادی کے دن اتنا رونا مجھے سمجھ نہیں آیا وہ لاجک
اب بھائی میں مجھے کیا پتہ سارے دو ائڈیا بچاری کو آیا ہوگا رونا رو نہیں سکتی ہے کہ اپنی شاک
لیکن مجھے لگتا ہے جو لوگ خود شادی کرتے ہیں نا ان کو رونا نہیں چاہیے مجھے ان کو بہت ہی عجیب لگتا ہے
کرتے ہیں
وہ وہ کسی کے گھر والے کرتے ہیں نہ وہی بولو جس کے بےچارے کے گھر والے کرنے والے ہوگے روئے گا
وہ کیوں روئے گا لیکن ایونچولی سب کی مرضی سے ہی ہوتی ہے نا
ہمم اور ان میں سے یے تم بولتے ہو کوئی بچارہ پریشر آ کے نکالتا ہے
الله رحم کر سکتے
ہاں سچ میں بہت سوچ نا گھر والوں نے بولا تمہیں آیا سمجھ کسی کی بہت خواہشیں ہوتی ہے کسی کو میں کریئر بناؤ لیکن پھر گھر والے جو یے کرتے ہیں اب ہماری زندگی بچہ آپ دیکھیں گے کچھ تو اس کے لیے تمہیں سولی چڑھنا پڑتا ہے
اب کیا دیک ان نے کیا دیکھنا ہے ان لوگوں نے زندگی گزاری جائے بیٹھے اپ کسی کونے میں ان کو
ہمم کیا اوپر سے پڑے ہیں نہ میرے پیچھے تمہاری ڈگری ختم ہو
اچھی بات ہے
تم نے نہیں سنا
نہیں میں نے نہیں سنا دعوت خانی آیا تھے
وہ بولتا ہے نا سب کو آپ سے بولتا ہے پاگل ہو چکے ہے میں کیا کروں میرا باپ بڑی ممی
بیٹا ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگے گا اب انہوں نے بولا اور ہو گیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے
تمہیں بھی تو ڈھونڈیں گے اب
ہاں پوچھو ہی مت میرا تو ایسا دماغ خراب ہو رکھا ہے مجھے تو کل ہی کچھ بول رہے تھے یے لوگ بکواس چیزیں خیر کچھ نہیں پتا آپ پتہ نہیں ان کو کچھ آئی تھی کوئی میچ لےکر آئی تھی خیر جو بھی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اندر والوں کو کوئی میچ لےکر آئی تھی تو ابھی مجھے امی بتا رہی تھی پھر آپی نے کچھ تمہارا بتایا اس کو میں نے کہا اچھا
آپ ہی نہیں بولا پھر میں ایسے ایک دم بولا
آئی ڈونٹ کیئر مجھے فرق نہیں پڑتا ہے جس انگل سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کر رہا ہے یہ کوئی کیا چاہ رہا ہے مطلب مجھے کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اگنور ایوری تھنگ اگنور میری لائف میں میں نے لائف پے ایک اچھی چیز کہی ہے اور اس نے کہا کہ تمہاری باپ نے بولا تھا اب آئی ڈونٹ کیئر جس نے جو بھی کہا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا کس نے کیا کہا تھا لیکن مجھے میری بہت لائف میں اچھی سکلز یے اگنور میں سب کو اگنور کر ہوں چاہے امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ یا گھٹیا سے گھٹیا بات ہو میں سب کچھ اگنور
اگر اب سچ میں تو تمہے ہوا پھر کہیں پے رشتہ قتم تم کیا کرو گی
تم کروگی تمہاری وجہ سے ہوگی کیسے ہوگا ایسے تھوڑی ہوا میں ہو جائے گا
اگر یے آئی ہے نا یےجو بیچ میں ہوتی ہے وہ آئی ہے تو پھر تو ہو ہی سکتا ہے نہ پاگل ہے
ایسا کچھ نہیں ہوگا کر جو بات کر بکوا زیادہ
چل اللہ حافظ
اللہ حافظ